کسا
وعلیکم السلام کیا میری آواز آ رہی ہے اب تک
جی آ رہی ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں
میں الحمد للہ اچھا ہوں اور آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے الحمد للہ
توب ٹھیک ہے اھا اچھا اور بتائیں اور بتائیں کیسا رہا آج آپ
ہ س تھا
صحیح تھا
جی
چلے بہت اچھی بات ہے اور ڈنر ہو گیا آپ کا
نہیں ابھی نہیں ہوا ہے ابھی نہیں ہوا ہے
اچھا توج کیا کھا ڈنر میں کیا کھایا جائے گا اس سے کیا بنایا آج آپ نے
سبزی روٹی بنائے
اچھا کس چیز کی سبزی
آلو کی سبزی جی بنی ہے
آلو کی سبزی بنی ہے اچھا کس نے بنایا ہے آپ نے بنایا کیا
نہیں بھاابھی نے بنایا ہے
ابھی نہیں بنا ہے اوکے آپ کو پتا ہے کہ آلو کی سبزی کے علاوہ اور بھی چیزیں بنتی ہیں آلو سے
ہاں اور بھی چیزیں بنتی ہیں پت ہے مجھے
آپ بتا سکتی ہیں کیا کیا بنتا ہے آلو
جیسے آلو سے مطلب پکوڑے بھی بنا سکتے ہو آلو سے بھاجی بی بھی بنا سکتے ہو گیلی بھاجی بھی بنا سکتے ہو سوکی بھاجی بھی بنا سکتے ہو
ہوں ہوں ویری گڈ
اور جیسے مطلب کہ سبزی سب میں آلو ڈال تو اس میں بھی رکھ کے مطلب کہ بنا سکتے ہو
ویری گڈ
ج
اچھا اچھا ان میں سے کچھ آپ کو آتا ہے بنانا میںھ جیسے کہ
ج ہاں آلو کی سبزی بھی بنانے آتی ت پکوڑے بھی بنانے آتے
اچھا پکوڑے اچھا آلو کے پکوڑے کیسے بنتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں اسٹارٹنگ سے شروعات سے صرعاتی تدبیر سے
جی جی اس میں مطلب کرنا کیا ہوتا ہے اس کو پہلے آلو کو چھیل لینا ہے ٹھیک ہے اس کانا مب ال باریک باریک سا گول گول سا مطلب کے کاٹنا ہے ٹھیک ہے کاٹنے کے بعد اس کو پانی میں دھل لینا اچھے طریقے سے جب مطلب وہ اچھے طریقے سے بس ہو جائے تب جا کے کیا کرنا ہے آپ کو ایک کہ جیسے مطلب کوئی برتن میں آپ آٹا لیتے ہو ٹھیک ہے تو میں زیادہ تر کیا کرتی ہوں جیسے بیسن ڈالتے سبھی لوگ بیسن ڈالتے تو میں بیسن کا نہیں بناات کے گیہوں کے آٹے کا بناتی ہوں تو گیہوں کیا آٹ جی گو کے آئٹے میں سارے مسالے ڈالتی ہوں جیسے ہلدی نمک مرچ اور مرچائے لال مرچ لال مرچائی جو ہوتی ہے وہ ڈالتی ہوں باریک باریک مطلب کہ ہری مرچ بھی ڈالتی ہوں تھوڑا پیاز ڈالتی ہووں باریک بڑی
اوکے
اور ٹماٹر رہا وہ بھی ڈالتی ہوں تھوڑا دھنیا پتتا جی تو اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو ملا پھر اس کے بعد کڑھائی میں تیل ڈالتی ہوں پھر وہ اس کو کو گرم مطلب کہ گرم کرتی ہوں پہلے تیل کو جیسے سرسوں کے تیل میں ہم لوگ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا گرم ہونے میں تو اس میں بناتی ہو تو اس میں کرنا کیا ہے جیسے اس کو گھول کے میں نے رکھا تو میں جیس وہ آلو جو ہے اس میں ون بائی ون کر کے مطلب کہ اس کو اس میں ڈوبا کے پھر اس میں کیا کہتے ہیں کڑھائی میں ڈالنا ہے جس میں میں نے تیل ڈالا ہے ٹھیک ہے اسے فرائی کرنا ہے وہ بھی دھیمے مطلب کہ کم فلیم پہ کاٹنا ہے سمجھے اور اس کے بعد اس کو مطلب کہ فرائی کر کے ن نکالنا ہے اور پھر کھائےچ جی آواز آ رہی ہے ہیلو
یں ڈال ڈالنے سے پہلے آپ نے کیا بولا تھا وواہش نہیں آئی تھی آپ کو بتائیے
ہاں کڑھائی میں ڈالنے سے پہلے جیسے میں نے جو مسالے کھول کے رکھے ہیں گیہوں کے آٹے میں تو اس میں ڈالنا ہے پہلے جی جی اس میں پہلے ڈالنے پھر اس کے بعد کرڑھے میں ڈالنے
ہاں ہاں
اس تیل میں ڈالنا پھر اس کو کیا کرنا ہے کم فلیم پہ مطلب کہ آپ کو اس میں تھوڑا سا چھوڑنا ہے پھر اس بعد آپ تیز والا یہ فلم کر کے پھر اس کو باہر نکال لینا ہے کم فلیم پ کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھے سے مطلب کہ وہ گل جاتا ہے جیسے ہوتا ہے نا یہ ٹائپ کا رہتا کچر کچر ٹائپ کا تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے کم فلم پہ ج مطلب کہ تھوڑا سا نکل جاتا ہے
سمجھ گیا سمجھ گیا
جی جی
مطلب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نا
جی
اچھا اور اس کے ساتھ جیسے کہ کچھ لینا ہو چٹنی نا
ہاں چٹنی ہری چٹنی آپ بنا سکتے ہو ہاں
کیسے بنا سکتے ہیں
جیسے آپ مطلب مکسر جار لے لو ٹھیک اس میں ہری مرچ دھل کر کیا ڈاالو اور اس میں تھوڑا سا ادرک اور سمجھو کی جو تین سمجھو دو تین جاوا مطلب کہ یہ لہسن ہوتی ہے ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک اس کو ڈال کے مطلب کہ اچھے سے اس کو گ مکسر جار میں پیس لینا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہو پٹیش
ا اوکے مطلب ایسے اس کی چٹنی کمکلوڈ اچھا اگر چاہیں تو اس کی بھی چٹنی بھی یوز کر سکتے ایک تو مٹو گ ٹار کی چ
ہاں ہاں ٹماٹر کی بھی چٹنی ہوتی ہے اس کو بھی بناتے جیسے مطلب پہلے کیا کرتے ٹماٹر کے چٹنی پہلے ٹماٹر اور لال مرچ جو ہوتی ہے سوکھی والی اس کو ابال لیتے تھ پہلے پانی میںٹ ہلکا ابال لی ا بات ہے وہ مس جار میں رکھ کے اوپر کا ٹماٹر کا چھلکے کو ہٹا کے مکسر چار میں رکھ کے اس کو مطلب کہ پیس لیتے اچھے طریقے سے جی اور پھر نکالنے کے بعد تھوڑا سا ہلکا نمک کچھ میں ڈال سکتے ہو یا پھر ہاں نیمبو بھی ڈال سکتے ہو نیمبو ڈالو گے تو اس سے اور اچھا مطلب کہ ٹیسٹی ہوتا ہے
اوک اوکے سمجھ گے ہم مطلب اس کے ساتھ اگر لینا چاہیں چٹنی بھی لے سکتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اگر چٹنی نہیں بنا سکتے ٹائم نہیں ہے تو وہ ایک چیز ہے جس کے سھ لے سکتے ہیں زیادہ تر لوگ لیتے ہیں ہم
ہاں ہاں پیاز بھی لیتے ہیں جیسے موٹے موٹے سے پیاز ہوتی ہے نا وہ اس سے بھی مطلب کہ اچھا لگتا ہے تا کھے میں
اچھا لگتا ہے مطلب پیاز آ لے سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ میگزیمم لوگ اگر پتا نہیں نہا
سب کے سب چوائس ہوتی ہے نا ہم لوگ نہیں لیتے تھوڑا بہت لیتے لیکن نہیں لیتے پکوڑے کے ساتھ زیادہ تر مطلب کہ کیا ہوتا ہے چٹنی ہی اچھی ہوتی ہے
ہوں ہ بہت تو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا پ ن کہ وقت وقت جب مصروف ہوتا ہے نا تو پھر اس ٹائم پہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ بھی ایسا مل جائے اس کے ساتھ میں جو جلدی ہے نا ہمیں مل جائے اور بنانے کی اس کو ضرورت نہ پڑے ٹائم نہیں رہتا نا تو ہوتا ہے ایسا اس میں سے ایک پیاز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے
جی
ٹھیک ہے تو اس لیئے پیاز کو زیادہ تر لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ پیاز رہے
اچھا
ہاں اس کہ زیاد تر پیاز کے ساتھ کھانا لوگ پسند کرتے میں نے دیکا ہوٹلس وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہو ہو گا یہ چٹنی کے ساتھ پیاز دیتے ہیں لوگ ہے نا دیتے ہیں نا پیاز دیکھا ہوگا آپ نے ہے نا اور آلو سے تو آپ کو پتا ہے کہ آلو سے آلو کہ وہ
ہاں آلو کے سموسے بھی بنتے ہیں جیسے اب وہ جو ہاں ہاں ہاں وہ تو ہم لوگ کے ادھر بھی چلتے
ہاں تو واللو مطلب سموسے تو ہر جگہ چلتے ہیں سموسے تو بہت مشہور ایک کیا بولتے ہیں ایک ڈش ہے مطلب فاسٹ فوڈ کی جو ڈش ہوتی ہے بہت مشہور فاسٹ فوڈ کی ڈش ہے سموسے ہے نا اور لوگ کرتے ہیں سموسے کھانا اور زیادہ تر جب بارش کا موسم ہوتا ہے اس ٹائ پہ تو اور زیادہ لوگ پسند کرتے ہیںموسے جانا
ہاں شام کے ٹائم چار بجے
ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح ہاں بالکل صحیح پر پرم رہیک چائے سموسے شام ٹائم کھانا پسند کر ہیں لیکن اگر بارش ہوئی ہے اس ٹائم پہ اور پورا موسم ٹھنڈا ہے صبح سے لے کے شام تک تو پھر کسی بھی ٹائم لوک کھاتے ہیں کسی بھی ٹائم لوگ کھاتے ہیں نا اور لیکن اچھا لگا ج آپ نے بتایا آلو سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جن میں سے کچھ چیزوں کو آپ نے ا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے بنتی جیسے کہ سموسے کاپ پکوڑا ہو گیا وہ بتایا آپ میں کس طرح سے بنتا ہے اس کے سات جو چٹیاں لی جاتی نا وہ کیسے بن آ نے وہ بتایا ہے نا ٹھیک اچھے انداز سے اور اچھی آپ نے ایک اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ بتایا ہے نا تو وہی ایک کہ اگر اپنے کو علم ہے کسی بھی چیز کو کیا تو اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے ہان ال مک
جی ہاں اور اسے جتنا پھیلائیں گے تو اور اچھا ہوتا ہے جیسے دین کا ہی لے لو یا پھر کسی چیز میں ہوں
فائدہ اگر اٹھائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز میں یاد کرے گا اور کا جو ہے کہیں نہ کہیں عضر بھی آپ ملے گا اور ثباب بھی آپ کو ملے گا ہے نا اگر وہ کھائے گا بھی تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ دوا دےا یاد کرے گا اس موومنٹ پہ اس لمحے میں آپ کو ا کہ آپ نے اس کو یہ چیز بتائی تھی آپ کے بتانے کی وجہ سے ہی اس یہ چیز بنائی ٹھیک ہے پھر کوشش کی کوشش کی اگر آخر تک پہنچ گیا وہ تو گیا آپ کا جو بھی بتانا تھا ہاں وہ پورا کا پورا وصول ہو گیا
جی جی
ہے نا اس لیے ایسی چیزیں بتانا ہوتا ہے ضروری ہر اس انسان کو جو ضرورت مند ہے ہے نا مان لیں اس کے پاس وہ چیزیں ہیں ہے نا اب ہوتے ہوئے وہ چیز اس کو بنانا نہیں آ رہا
نہیں آ رہا
نا تو اس نے بن جی وہی ہے نا کہ بالکل بالکل درست اور اچھا بتایا آپ نے ہے نا اور جو آپ کا طریقہ تھا بتانے کا ایک دم آسان تھا کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے بہت بہت شکریہ اپنا خل رکھیں اور ایسے ہی چیزوں کو اور بھی لوگوں کو بتاتے رہے ہم تاکہ لوگ فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے علم میں اضاف پکر سکیں اور کھا سکیں اور ٹیسٹ لے سکیں
اوکے تھینک یو اللہ حافظ
فیض اللہ حافظ